جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو جی جناب جی جناب خیریت
الحمد للہ ہم بڑھیا ہے آپ بتائیں
جی جی اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے ہم بھی بہتر ہیں جی اور بتائیں موسم کیسا ہو رہا ہے
موسم ایک دم ٹھیک ٹھاک ہی ہے اور آپ بت ے آپ کے پاس اور کیسا موسم ہے
موسم تو اللہ کا شکر ہے بہت ہی سہانا موسم ہو رہا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی تھی اب کیا ہے کہ ہوائیں چل رہی ہے بارش تو بارش تو رک گئی ہے اب ہوایے چل رہی ہے
اور کدھر کے رہتے ہو آپ
جی
کدھر کے رہنے والے ہو آپ
ادھر راجستھان میں
راجستھان میں ہو ماشاء اللہ
چلیے اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں گھر میں سب خیریت سے ہیں
ہاں بڑھیا ہے ابھی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ہے اللہ کا شکر ہے
جی اور بتائیں مطلب کہ جی جی جی اللہ الحمد للہ اور بتائیں جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب کہ آپ کو گھر کا کھانا مطلب لذیذ لگ تا ہے یا مطلب کہ باہر کے کھانا پسند ہے
میں رہتا ہوں حیدرآباد میں تو میرے کو باہر کا ہی زیادہ بڑا اچھا لگتا ہے
جی جی جی آپ دیکھیے باہر رہنے والے کے لیے تھوڑی مطلب کہ دشواری ہے تو وہ تو مطلب کہ باہر باہر کھائے اسی میں تو فائدہ ہے اور خود سے بنانے کا تو وقت نہیں ملتا یا کیا ہے کہ خاص کر کے مطلب کہ کام کرنے والے جو ہمارے بھائی ہے اس کو تو اور وقت نہیں ملتا تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو دیکھیے مطلب ہاں اور ایک بات یہ ہے کہ گھر کا کھانا سب سے زیادہ عمدہ اور لذیذ ہوتا ذائقے دار ہوتا ہے
ہاں
جی جی جی وہی تو کہہ رہے ہیں نا مطلب کہ آپ مطلب کہ آپ بھی باہر کھائے ہوں گے لیکن جو مزہ گھر کے کھانے میں ہے وہ کہیں نہیں ہے ہے کہ نہیں
ہاں گھر کےکھانے کا مزہ کہیں ہے ہی نہیں باہر اییرے میں
جی جی وہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ گھر میں جو عمدہ کھانا بنتا ہے وہ کیا ہے کہ مطلب کہ وہ لذیذ بھی ہوتی ہے اور اس میں مطلب کوئی خرابی بھی نہیں ہوتی ہے اور اس میں صحت بھی ہوتی ہے ہے کہ نہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی ہے اور باہر کے کھانے میں کوئی بھروسہ ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ کس طرح بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں
ہاں یہ بھی تو پتا نہیں ہوتا ہے کہ باہر کے کانے میں کیا ہے کیا نہیں
کیا نہیں ہے جی جی بالکل بالکل ہاں وہی چیز ہے جی تو گھر کا کھانا جو مطلب کہ جو بنتا ہے تو اس میں الگ ہی مزہ ہوتا ہے الگ ہی خوشبو ہوتی ہے اور باہر کے کھانا کاص طور سے جو تیل والے کھانا ہوتے ہم تو ہم لوگ تو مزے مزے میں کا لیتے ہیں پھر کیا ہے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے جی ہے سب سے زیادہ تو سب سے زیادہ تو نوڈلس وغیرہ سے نقصان ہوتا ہے کبھی پیٹ میں درد کبھی سینے میں درد شروع ہو جاتا
ہاں ہاں صحیح ہے صحیح بت گ ہاں
جی تو یہی ہے کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں بھی ہو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اگر مطلب کہ گھر کا کھانا اگر آسانی سے مل رہا ہے تو گھر کے کھانا کو پسند کرے باہر کے کھانے سے پریز کریں کہ مطلب جاں جی آرام دیکھیے کہ مطلب کہ بڑے بڑے پیسے والے بھی مطلب کہ مالدار بھی اپنے گھر کے کھانے کو ہی پسند کرتے ہیں اگر کہیں سفر میں بھی جاتے ہیں تو ریل میں ہو ہاں تو گھر سے ہاں گھر سے کانا پ کرا کے لے جاتے ہیں جی جی تو یہ ہونی چاہیے اور باہر کے کھانے میں کیا ہے کہ مطلب کیا آ خاص کر کے سموسے وغیرہ یہ سب جو ہے تو اور روڈ کے بغل میں دکانیں رہتے ت ہیں اس کو کہیں کہیں تو ڈکا ہوا جی جی کہیں کہیں ڈھکا ہوا بھی نہیں ہوتا اور کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ کہ مطلب کہ ا وہاں تیل جو استعمال کیا جاتا ہے تو اسی تیل میں مطلب کہ کئی کئی دنوں تک ہاں کئی کئی دنوں تک استعمال ہوتی ہے جی
بس زیادہ تر تو روڈ پہ رہنے والے دکان پالوشن ایک تو پالشن رہتا ہے وہی پولوشن میں بنتا ت
جی جی بالکل بالکل صحیح بات وہی نہیں مطلب کہ آدمی کو سوچنی چاہیے کہ یہ کھانے والی چیز ہے خاص کر کے مطلب کہ یہ دکان والے بھی سوچے کہ اس کو ڈھک کے رکھا جائے کھانے والی چیز کو تو ڈک کے ہی رکھنا چاہیے
اب آدمی
والے کانے سے ہم کو پرریس کرنی
ہاں اب آدمی تو بھوکا ہوگا تو اس کو مجبورن کھانا ہی پڑتا ہے نا تو کئی بات دکان والے کو دکان والے کو ٹپ کے رکھنا چاہیے
جی جی وہی تو ہاں جی ہاں اور ہماری کیا کیا ہم خود حفاظت خود کر سکتے ہیں اگر ہم د ہاں جی تو ہم دیکھیں کہ ایسے سامان ہو رہے ہیں ایسے استعمال والے سامان اگر مل رہے ہیں ہم اس سے پرہیز کریں بہت سارے ہاں بہت سارے
ہاں
ہ جی خاص کر کے دیکھیے ہمارے گھروں کے بچے جو ہے یہ بچے زیادہ تر مطلب کہ باہر کھانے کو استعمال کرتے ہیں ہاں چھوٹے بچے بیچے جو ہوتا ہے ہاں جو سب سے زیادہ نوڈل پسند ہوتا ہے
اب بچوں کو ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو وہ وہی کتے ہیں جو پسند آتے
ہاں ٹسٹ وہی کہ مطلب کہ تیل والے سامان ٹیسٹی لگتا ہے لیکن مزے مزے میں لوگ کھا لیتے ہیں اس کے بعد پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے
ہاں
تو یہ ہے کہ مطلب کہ ہم لوگوں خود پرہیز کرنا گے اپنے بچوں کو کو بھی مطلب اس کی ترغیب دینی چاہیے کہ یہ مطلب کہ استعمال کرنے کے لائق نہیں ہے اس سے اچھا تم دوسریے چیز لے لو وہ بہتر ہے
یا تو گھر میں بہتر بنا کے دے دو بچے
جی جی جی بالکل بالکل صحیح بات آپ دیکھیے گھر میں باہر میں مطلب کہ نوڈلذ وغیر چامین کھاتے ہیں آپ گھر میں جو گھر کی یہ سویا جو بنتی ہے ایک نمبر لگتی ہے بہترین عمدہ لفظ ہاں عمدہ قسم کی لگتی ہے ہم لوگ عید عید عید وغیرہ پہ جو کھاتے ہیں اور ایسے بھی مطلب کہ میٹ میٹے میں بنتا رہتا ہے تو بہت مطلب کہ عمدہ رہتا ہے عمدہ قسم کا لگتا ہے
ہاں ہاں صی بول رہے
جی تو یہ بہت ہی مطلب کہ عمدہ قسم کا ہوتا ہے اور گھر کے کھانے میں جو ہے موسم کے اعتبار سے کھانے بنتے ہیں وہ بھی اچھا لگتا ہے بہت ہی بہترین لگتا ہے کہ بارش کے موسم میں الگ الگ طرح کے پکوان بن بن رہے ہیں جیسے مطلب کہ چائے کے ساتھ پکوڑے ہیں اور سردی میں الگ الگ بن رہا ہیں جی
ابھی تو اب سردی کا سیزن اسٹارٹ ہوا ہے ابھی ابھی
جی وہی تو مطلب کہ کیا ہے کہ ماں کے ہاتھ کا کھانا ہی بہت ہی لذیذ ہوتا ہے بہت ہی عمدہ ہوتا ہے اس کا مطلب کہ ہر قسم کی خوشبو آتی ہے ہاں اس کو کھانے کے بعد دل کو سکون ملتا ہے لیکن یہ یہ آدمی مجبوری میں کیا کرے پریشانی رہتی ہے جو باہر ہمارے بھائی رہتے ہیں گھر سے دور رہتے ہیں تو وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ مطلب کہ پریشانی ہے بنانا بھی تھوڑا یہ ہے کام کے وقت جی کام کا کام کے ساتھ ساتھ کھانا بنانا بھی دشواری ہوتی ہے اس لیے کیا ہے کہ جاز زیادہ تر ہوٹلے میں کھا لیتے ہیں یا مطلب کہ بھیسی ویسی چلتا ہے تو بھیسیی لگا لیتا ہے کہ کھانا پہنچا دیتا ہے مہینے میں پیسے لے لیتا یہ مہینے میں کہیں کئی مہینے میں لیتا کئی ہفتے میں دیتا
ہاں ہاں صی بول رہے ہو
ج یہ تو کھانے کی ہاں کھانے مطلب کہ اچھا استعمال کرنا چاہیے ہمارے گھروں کے کھانے بہت ہی صاف ستھرے ہوتے ہیں اس لیے گھر کے کھانوں میں صحت بھی ہوتی ہے اس میں بیماری نہیں ہوتی زیادہ تر تو اور باہر کے کھانے میں بیماری ہوتی ہے تو ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے کی قدر کریں ہے کیا نہیں جی کھانے کی قدر تو نہیں چاہیے کیونکہ کھانے ہم آگ اگر ہمارے یہاں پروگرام ہوتا ہے تو وہ کھانے بہت مطلب کہ خراب ہوتا ہے بیکار ہوتا ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے حالانکہ اگر مطلب کہ وہ حالانکہ مطلب یہ کھانے کے لائق نہیں ہے تھوڑا سا مطلب اس ڈاؤٹ و کیا کہتے ہیں کہ اس میں امکان ہے کہ خراب ہو گیا ہے تو اس کو مطلب سائڈ میں ڈال دے اگر کسی جانور کا حق ہوگا اس کے نصیب میں ہوگا تو وہ
ہاں ہاں ہاں صحیح بول رہے ہو
اور پانی کی بھی اہمیت ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ مطلب کہ پانی پانی زندگی گزارنے کے لیے ایسا ہے کہ جس طرح ہمارے جسم کے اندر سانسیں دوڑ رہی ہیں اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے انسان کے لیے پانی بہت ہی اہم ہے ضروری ہے
ہوں
جی ابھی اب دیکھیے ممبئی کا حالت ایسا ہے ممبئی میں پانی کی بہت زیادہ قلتیں ہو گئی ہیں ج چار چار دن تک پانی نہیں آ رہی ہے چار چار دن میں پانی نہیں آ رہا ہے کیا اور کیا ہے کہ مطلب کہ یہ بھی کر دیا ہے نا وہاں کی سرکار جو اعلان بھی کر د ہیں کہ مطلب کہ کوئی غلط استعمال نہ کرے پانی کا اور جو گاڑی مطلب کہ دھوئے گا جو گاڑی مطلب صاف ستھرا کرے گا پانی سے جی روک روک لگے ہاں اس لیے نا تو پانی کی ہم لوگ قدر کریں اگر جس کے پاس پانی آ رہا ہے اس کی قدر کریں اور ہم ہم لوگوں کو مطلب کہ دوسروں کو بھی مطلب کہ اس کی ترغیب دینا ہے کہ بھائی اگر نل چل رہا ہے کہیں پہ بے وجہ کوئی لینے والا نہیں یا کوئی استعمال نہیں کر رہا تو اس کو بند کر دیں کیونکہ دیکھیے ہاں کیونکہ د ہاں جیڑی کیونکہ دیکھیے وطن سے محبت یہ بھی ہے کہ مطلب کہ اگر کہیں پانی کیا بیکار ہو رہا ہے ضائع ہو رہا ہے تو اس کو بند کر دیا جائے گی نہیں
ہاں صحیح ہے
تو یہ ساری چیزیں ہیں پہلے اللہ تعالی ہم کو اور اپ کو اہمیت دے ان سب چیزوں ج آپ سے بات کر کے بہت ا ہی اچھا لگا
مجھ کو بھی بہت اچھا لگا ہاں انشاء اللہ ضرور ہو خدا